ہیلو
السلام وعلیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں
آج میں تمہیں اپنی پڑوسن آنٹی کی ایک مزیدار عادت کے بارے میں بتانے والی ہوں
اچھا بتاؤ تو صحیح مجھے ایسے قصے سننا بہت پسند ہے
اچھا ہمارے پڑوسن آنٹی کو کھڑکی کے باہر جھانکنے کی اتنی عادت ہے کہ انہیں محلے کی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پتہ چل جاتی ہے
اچھا ارے ہمارے پڑوس میں بھی ایک ایسی آنٹی رہتی ہے انہیں اں آنے جانے والوں کا پورا حساب معلوم رہتا ہے
سچ میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں محلے کی خبریں اخبار سے پہلے ہی مل جاتی ہے
بالکل اور ہمارے پڑوسی انکل کی عادت تو اور بھی مزیدار ہے ہر صبح ٹھیک چھ بجے اپنے پرانے گانے زور زور سے سنتے ہیں
اچھا
پھر
ہمارے پڑوس میں ایک دادی رہتی ہے جنھیں پودے سے بہت پیار ہے وہے اپنے پودے سے ایسے سے باتیں کرتی ہے جیسے وہ اس کے دوست ہے
سچ میں کبھی سچ میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ محلے کی خبریں اخبار سے پہلے مل جاتی ہے
بالکل اور ہمارے پڑوسی انکل کی عادت ہے کہ مز مزے دار ہے ہر صبح ٹھیک چھ بجے اپنے پرانے گانے زور زور سے سنتے ہیں
پھر تو پورے محلے کے صبح انہیں کے گانے سے ہوتی ہوگی
ہاں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں ہر گانے کے بول یاد ہے وہ گانے کے ساتھ کچھ بھی گنگنانے لگتے ہیں
ہمارے پڑوس میں ایک دادی رہتی ہے جنھیں پودے سے بہت پیار ہے وہ اپنے پودے سے ایسے بات کرتی ہے جیسے ان کے دوست ہیں
وہ تو بہت پیاری وہ عادت ہے ہمارے یہاں ایک آنٹی ہے جو ہر شام اپنے بلی کو گھومانے لے کر جاتی ہے اور اس سے لگاتار باتیں کرتی ہے
پڑوسیوں کی کچھ عادتیں سچ میں بہت دلچسپ لگتی ہے کبھی کبھی انہیں دیکھ کر ہنسی بھی آ جاتی ہے اور اپناپن بھی محسوس ہوتا ہے
صحیح کہا ہمارے سامنے والے گھر میں گھر کے بچے کی عادت ہے کہ وہ ہر کسی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے چاہے اسے جانتا ہو یا نہیں
یہ تو بہت اچھی عادت ہے ایسے بچے کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں
ہاں اور اس کی وجہ سے پورے محلہ کا ماحول بھی اچھا لگتا ہے
ہاں ایک بار ہماری پڑوسن آنٹی نے پورے موحلے میں یہ خبر پھیلا دی دی تھی کہ ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں جبکہ مہمان اگلے ہفتے آنے والے تھے
اچھا پھر کیا ہوا
پورے دن لوگوں نے پوچھتے رہے کہ مہمان کہاں ہے بعد میں ہمیں خود سمجھ آیا کہ یہ خبر یہ خبر اتنی جلدی کیسے پھیل گئی
چیا تو واقعی مزدار ہے ہمارے پڑوسی انکل کو ہر چیز پر صلاح دینے کی عادت ہے چاہے کوئی ان سے پوچھے یا نہ پوچھے
ہوں ایسے لوگ ہر محلے میں ہوتے ہیں ویسے تو لیکن کبھی کبھی ان کی باتیں کم کام کی بھی نکل جاتی ہے
ہاں بالکل پڑوسی اگر اچھے ہو تو محلہ پریوار جیسے لگنے لگتا ہے
ہاں یہ بات تم نے بالکل صحیح کی ان کی کچھ عادتیں بھلے ہی مزیدار لگے لیکن وہی عادتیں انہیں خاص بھی بناتی ہے
ہاں اور بات سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یادیں بن جاتی ہے
ہاں یہ بات تم نے بالکل صحیح کی اور بتاؤ تمہارے پڑوسی اور کیسے کیسے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں
آں وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں جیسے کی آ ابھی ہمارے جو پڑوسی ہے ان کے بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں انویٹیشن دیا اور بتاؤ تمہارے پڑوسی کیا کیا کرتے ہیں
ہمارے پڑوسی میں تو ایک آنٹی ہے مطلب وہ زیادہ عمر کی ہے تو وہ تو دن بھر پرانے گانے سنتی ہے اور کبھی میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا کیا نہیں کیا وہ ساری باتیں ہم سے پوچھتی ہے ہمیں بتاتی ہے
اچھا
اس کی باتیں سن کے ہمیں بھی ہمارے دنوں کی یاد یاد آ جاتی ہے کہ ہم بھی آگے چل کے ایسے ہی اپنے پرانے دن کو یاد کریں گے
بالکل ایسی عادتیں تو بہت اچھی ہے
اور سناؤ تمہارے پڑوس میں کبھی کسی کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا ہے
یہ تو ہمیشہ ہوتے ہی رہتا ہے ہمارے ادھر آج کل تو بہت آج کل اچھے پڑوسی بھی کہاں رہے پہلے جیسے جو ایک دوسرے کی مدد کرے
ہاں یہ بات تم نے بہت صحیح کی
ھممم کیونکہ اچھے پڑوسی ہونا بہت بڑی بات ہے ہمارے پڑ پڑوسی کبھی کبھی ملنسار کے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا الگ ویوہار بھی کرتے ہیں
ہاں کیا تم اپنے پڑوسی سے روز ملتے ہو
ہاں لگ بھگ ہر دن شام کو کبھی کبھی ہم ساتھ میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں
اچھا ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تی ہے وہ بہت سوادشٹ کھانا بناتی ہے اور اکثر ہمارے گھر بھیجتی ہے
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھے پڑوسی پریوار جیسے ہوتے ہیں نا
ہاں بالکل صحیح جب بھی
ہیلو
ہیلو
کیا بول رہے تھے آپ
میں نے کہا جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے پڑوسی ہی تو اپنی مدد کرتے ہیں
ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہا ہے اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ویوہار کرنا چاہیے
ہاں اور ان کی خوشیوں اور دکھیوں میں بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے
ہاں بالکل ہمارے دھرم میں بھی پڑوسیوں کو ادھیکاروں کی ان کی عزت کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے
ہاں بالکل ہمیں ان کا سمان کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنی چاہیے
ہاں بالکل اگر سبھی لوگ اپنے پڑسیوں کے ساتھ پیار اور سمان سے پیش آئے تو سماج اور بھی بہتر بن جائے گا
ہاں اور بچوں کو بھی بچپن سے یہی سیکھنا چاہیے
ہاں بالکل صحیح بولا تم نے اور بتاؤ تمہاری پڑوس پڑوس والی آنٹی کھانے میں کیا کیا بنا لیتی تی ہے جو بہت زیادہ سواددشٹ ہو
ہمارے پڑوس والی آنٹی بریانی بہت اچھی بناتی ہے جو بہت سوادشٹ لگ بریانی جیسے جسے ہی وہ ہمیں پت چلتا ہے کہ وہ بریانی بنانے والے ہم تو ان سے ایک پلیٹ بریانی کی فرمائش پہلے سے ہی کر لیتے ہیں
اچھا ہمارے پڑوسن آنٹی بھی ایسے ہی ہے اگر کچھ تھوڑا سا بھی بنائے تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لا کر دیتے ہی رہتے ہیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے
ہاں اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ایک پڑوسی ہے نا وہ گانے کے ساتھ خود بھی گنگنانے لگتے ہیں خود بھی بہت اچھے گانے سنتے ہی روز صبح وہ گانے بجاتے ہیں
یہ تو بہت اچھی عادت ہے ان کی پھر تو تمہارا بھی دن بہت اچھا جاتا ہوگا اتنے اچھے گانے سن کے
ہاں ہاں کبھی کبھی جاتا ہے پر ایک دم صبح صبح اگر وہ بجات ہے تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے
اچھا
اور بتاؤ تمہارے پڑوسیوں کی کچھ اچھی عادت ہے اور کچھ بری عادت ہے
ہمارے پڑوس والی آنٹی کو پیڑ لگانا بہت اچھا لگتا ہے ان کے باغیچے میں اتنے سارے پیڑ لگائے ان ھوں نے ان کا باغیچہ بہت مہکتا ہے
اچھا چلیے بالکل اب میں چلتی ہوں پھر ملیں گے پھر بات چیت کریں گے
ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ